پتاہ نہیں آواز کی بہت پرابلم ہو رہی ہے
ہاں کہیں گئے ہسبینڈ اب بھی
اچھا اچھا
چھت پہ ہے نا تو وہ گلی میں دیکھ رہا تھا کہیں جا رہا ہے ہم کو لگ رہا نہیں ہم چھت ہیں ہوا اچھی چل رہی ہے ابھی
اچھاچ ہاں یہی تو ہے چھت والا گھر رہنے کا یہی تو فائدہ ہے ٹیرس جو بھی جا سکتے ہیں اچھا سے
ہاں وہ نماز پڑھنے گئے ہوں گے اور کہاں گئے کی
ہاں اور بتائیے ہوا چل رہی ہے کیا
ہاں بہت اچھی نہیں لیکن پھر بھی ایک راحت ہےی جلدی جلدی ہ ہوں
آپ کا کتنے فلور پہ ہے چھت گراؤنڈ پلس ون پہ یا ٹو پہ
پہلے گراؤنڈ فلور اس پہ کچن ہے اور ساس کا کمرہ پھر فرسٹ فلور پہ ہم لوگ ہیں ہم اور ایک دیورانی کا روم ہے لیکن وہ ممبئی رہتی ہے پھر ہود رس
اوکے اور بتائیے
ٹھیک ہے سب آپ بتائیں
دن بھر آپ کا کیسے نکل جاتا ہو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہویں
ٹائم ہی نہیں ملتا گھڑی دیکھ رہے ہیں تو کبھی تین بج جاتا ہے کبھی دو بج جاتا ہے وہی نا ایک دم مطلب فری رہ کے بھی فری نہیں ایسے تو گھر کا کام وہی رہتا ہے صفائی کرنا رہتا ہے روٹی بنانا رہتا ہے ایک دن تو میرا س صبح ہی ہو جاتا ہے وہ اور ابھی لڑکی کی طبیعت خراب تھی تو آج اسکول نہیں گئی نہیں تو پھر اس کو ایک بار پہنچانے جاؤ پھر لینے جاؤ سب کچھ ہم کو کرنا پڑتا ہے ایک دم پریشان ہو جاتے اور دو بج جاتا آپ کو پتہ ہے دو دو بجے رات تک آج کل ہم وہ ریڈنگ والا ٹسک کر رہے ہیں ایک دم میرا آنکھوں کو درد ہونے لگتی ہے
اچھا اچھا ہاں سمجھ گیا ہاں تو کیا کرے اب اسٹرگل تو کرنا ہی پڑے گا نا
ہاں اور اتنی رات میں جاتی ہے پھر کل کیا اس کو اور ایسے ہی روز مطلب ڈڑھ دو تو بج ہی جاتا ہے پھر صبح جلدی سوکھنا بھی رہتا ہے سات بجے
تھا آپ نے
ہاں ابھی وہ وہ کر ہی رہے تھے ابھی کل نہیں کیا پھر آج میں صبح میں نے بولا گھر میں بھی رہ کے کچھ نہیں ہو رہا تو تو پھر اب بھی کو لے کے بیٹھے تھے ابھی بھی کیا مجھے لگ رہا ہے ایک گھنٹہ کیے ہوں گے بہت س ہم چیک ہے تو وہ پانچواں والا ٹسک کر رہے تھے
اچھا اچھا انٹرسٹ آ آپ ایسا بولیے انہیں اگر ان کا کوئی آف لائن کوئی ورک ہو بھی جاتا ہے نا تو بھی ان کو ایز اے فری لائنس ورک اگر گھر پہ اگر ان کو وقت ملتا ہے تو کرنے بولے آج
نہیں سنتے نا میری بات ایک بات نہیں سنتے اگر سنے ہوتے تو آج ایسے تھوڑی نہ رہتے
بہت لوگ نہیں چھوڑ پاتے ہیں جیسے کہ ایک مان لو کوئی اسٹوڈینٹ لائف میں کچھ اس طریقے کا فری لینس ورک
نہیں ہم وہ نہیں کہہ رہے مطلب بات سننے والی بات بولتے ہیں جب رہتی ہے نا ان کی جاب اور رہتی بھی ہے تو ماشاء اللہ اچھی ارنگ رہتی ہے اسسی ہزار روپئے پر منتھ ملتی ہے ان کو اچھی ہرننگ رہتی ہے کیونکہ پڑھے بھی ہیں اور پھر اکاؤنٹینٹ وغیرہ کی بار بار سیلری تو اچھی رہتی ہے سیو نہیں کرتے تو ان کو ہم اتنا بولتے ہیں آپ پر منت آپ نہیں کر پاے ہم کو پانچ دس ہزار ایکسٹرا بھیج دیا کرو ہم نکال کے کہیں سے کریں گے سنیںگں نہیں ان کو بھیج دو پورے خندان کو لٹانے لگیں گے اور پھر ج جاب تھرٹی ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہم ہی کام آتے ہیں تو پھر میرا سو دو سو کا سیونگ بھی ان کے بہت کام آجائے
نہیں تو ایسے موقع پہ فری لینس کام آئے گا اس لیے بولتے ہیں اس
تو نہیں سنتے نا ہم کیا کریں ہ
آپ بولیے نا دھیرے دھیرے آپ جب بولے تھے اسٹارٹ کیے نا کچھ اسی طریقے سے اور کچھ بلیے اگر ضرورت ہو تو میں اور ایک آئی ڈی دے دوں گا جس پہ آپ ورک کریں گے ٹوینٹی تاریخ
ایک آئی ڈی کس چیز کا وہ ملٹی مینگو والا ملٹی مینگو والا ہاں ان کو میں ابھی تو نہیں ان کو میں نے بتایا کہ ہم سیکھ رہے ہیں جب ہم پراپر کرنے لگیں گے نا تو بغل میں بیٹھا کے ان کو بھی ہاں ان کو دیکھا دیں گے کہ ایسے ایسے ہوتے یہ وہ ہم تو ان کو خود ہی بتا دیں گے سب جب آ جائے گا تو تو پھر بولیں گے کیا کریں اگر چھ گھنٹے نہیں بھی کر پا رہے ہیں تو رات کا جو ٹائم ملتا ہے
کے تو کر سکتے دے نہ چھ گھنٹے
ہاں مل کے تو کر ہی سکتے ہ
وہی تو مل کے چھ گھنٹے مل کے میرے حساب سے ایٹ لیسٹ آٹھ گھنٹے کر سکتے ہیں دونوں اتنا تو ٹائم ملتا ہی
ہاں ہاں ہاں
ملتا ہے چاہے کوئی بھی
ہاں ہاں یہ تو ہے
ہاں نہیں تو اس آپ سیم آئی ڈی تھ ہے نا
پرفر نہ ہ
ابھی اسٹارٹنگ میں ایک ہی آئی ڈی پہ آپ لوگ ڈائیوٹ کریںے تاک یہ ورکنگ آور بھی اھا رہ اور وہ دیں گے ان کو ا لگے بھی نہیں اور زیادہ کرنا چاہ ہیے آپ کو ایک سیپریٹ آئی ڈی ان کا کروائیے گا
نہیں ہے کچھا کروں گی آ جاؤ ا
ہاں
چلو اور میںنا کو لے کے آؤ مینا چلو چلو آ جاؤ اور بتائے بولیں گے لیکن ہم کو نہیں لگتا کریں گے کیوںکہ کل پرسوں میں نے کروایا وہ باگ واس والا صرف ایک سیٹ کمپلیٹ کیا آپ چھوڑ دیے ویسے ہی اور اس کے بعد کل پورا دن کیے نہیں آج بھی صبح میں نے جب ان کو بولا یہ اب گھر گھر سے بیٹھ کے بھی نہیں ہو رہا ہے یہ وہ سارا برتن میرے اوپر ڈالنی ہے تب پھر ابھی کیے
اچھا ہاں اس میں تو کیا کہ وہ اپنے آئی ڈیفائی کریں گے تو آپ آئی ڈیفی نہیں کر پائیں گے
ہ تو وہی کریں کم سے کم وہ بھی بہت
ہاں اور بتائیے وہاں پہ گھومنے کا کوئی فیمس جگہ کا بتائیے نا کیا ہے ہیلو
ب جا ہے فیمس جگہ یہاں ہاں ہے نا پارک واس ہے
پارک ہے
پارک ہے مال ہے اور ایک ہے خسرو باگ کرکے وہ تھوڑا ایک پٹل ٹائپ ہے ہوں ہوتے ہیں نا پہلے کے بلڈنگ ولڈنگ وہ ایسا ٹائپ
آپ تو سب جگہ گھوم لیے ہوں گے ناں
سب جگہ میں سب جگہ تو نہیں کچھ کچھ گھومے گھماتے پھراتے نہیں نا ہے ان کو بہت شرم لگتا یہ پتا نہیں کیا ہے
سرم کی کیا بات
ہاں پتہ نہیں کیا تو پھر اب بچے ہو گئے پھر ہم ہم کو ہی جانا ہوتا ہے تو کبھی کبھی بچوں کو لے کے چلے جاتے ہیں مم پیوگی ختم ہو گیا بیٹا آئزہ ایک بوٹل پانی لے کر آؤ نیچے سے فٹاک سے اور بتائیں
سچ ہے کیا ابھی بھی
نہیں روم میں آ گئے
اچھا روم آپ کا فرسٹ فلور پہ ہے نا
ہاں روم فرسٹ فلور پہ ہے گراؤنڈ فلور پہ وہ کچن وچن ہے
اچھا اور بتائیے یہاں کب آنا ہے آپ
ٹھیک ہے سب ہاں ریویو والا کریں گے آپ
میں یا پھر اس کے بارے میں بات کرتا ہوں
ہاں
ہیلو
ہوں ہوں سن رہے
اب بولے یہاں کب آئیے گا
دیکھیں کیا پتا
کچھ کہہ نہیں سکتے
پلان بنائیے کسی دن
کسی دن کسی سال ہاں ہم تو بہت دن سے ہی بول رہے آپ آئیے کبھی بنارس
میں
آپ کے لیے تو آسان ہے کہیں بھی آ سکتے میرے ساتھ تو بہت جال جوال
ہاں یہ بات تو ہے
ہم ہمم ہمم جی جی اور
ویسے کتنے دن لگتے ہیں جانے میں
کہاں جانے میں
نام کیا ہے وارانسی ہے یا بنارس ہے
دونوں ہیں پہلے بنارس تھا پھر آ اب چینج ہو گیا دونوں ہیں لیکن بنارس سے بھی کہتے ہیں بہت لوگ وارانسی بھی کہتے ہیں کاشی بھی کہتے
اچھا ٹھیک ہے
ابا اے کون چلے گئے باہر حمیرا نیچے گئی ہے کیا حمیرا نیچے گئی ہے کیا اچھا
ٹھیک میں ابہی تھوڑی اا دس منٹ کے بعد انکو فون کرتا ہوں ٹھیک ہے